ہیلو ہ السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہواپ
میں بالکل اچھی ہوں آپ کیسے ہو
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں میں کہہ رہی تھی کہ آج ہمارے کلاس میں جو ہمارے جیگرافی والے سر تھے انہوں نے ہمیں ممبئی سٹی آ کے بارے میں بتایا
واں ممبئی انڈیا کے سب سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے
جی آپ نے بالکل خوب کہا ممبئی تو مشہور سٹی ہے ممبئی آ ممبئی کو سٹی آف ڈرینس بھی کہتے ہیں
ہاں کیونکہ بہت سے لوگ اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے ممبئی آتے ہیں
جی آپ نے بالکل صحیح کہا لوگ تو اپنے سپنے پورے کرنے ممبئی آتے ہیں ویسے تو ممبئی کس اسٹیٹ میں واقاع ہے
یہ انڈیا کا ایک بہت بڑا اور مشہور شہر ہے
ہوں آپ نے تو بالکل صحیح کہا ممبئی مہاراشٹراسٹیٹ کا کیپٹل سٹی ہے آپ کو معلوم ہے
جی بالی ووڈ بھی ممبئی میں ہی ہے نا
ہاں ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا بالی ووڈ تو ممبئی میں ہی ہے انڈیا کی فلم انڈسٹری یہی بالی ووڈ آ ممبئی میں ہی موجود ہے
اس لیے بہت سے ایکٹر اور ایکٹریسز ممبئی میں رہتے ہیں
جی آپ نے بالکل صحیح کہا ام ایکٹرس اور ایکٹریس ممبئی میں ہی رہتے ہیں ممبئی بہت سندر سٹی ہے اسی لیے
ہاں ممبئی کی سب سے مشہور جگہ کون سی ہے
ہ جہاں تک ہمیں یاد ہے گیٹ وے آف انڈیا بہت مشہور ہے ہم نے ہمیں سننے میں آیا ہے یہ
اور مرین ڈرائیو بھی بہت خوبصورت جگہ ہے نا
جی جی یہ تو آپ نے بالکل سندر کہا کہ مرین ڈرائیو بہت خوبصورت جگہ ہے ہمارے دوست بھی ہمیں کہتے ہیں کہ مرین ڈرائیو ہمیں کبھی تو گھومنا چاہیے بہت سندر جگہ ہے ادھر کا شام بھی بہت سندر ہوتا ہے
ہاں ممبئی کی لوکل ٹرینس بھی بہت فیمس ہے وہاں
ہاں یہ تو آپ نے صحیی کہا اور ا شام کے وقت مرین ڈرائیو کے یہاں گھومنا لوگ بہت پسند کرتے ہیں
اچھا اتنی بھیڑ کے باوجود لوگ وقت پر اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے روز لاکھوں لوگ لوکل ٹرین سے سفر کرتے ہیں اس لیے ممبئی کو کبھی نہ کبھی رکنے والا بھی شہر کہا جاتا ہے
آپ کو پتہ ہے ممبئی کا ویدھرر کیسا ہوتا ہے
جی آپ نے کیا کہا
ہیلو
ہاں آپ کیا کہہ رہی ہیں
جی میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے ممبئی کا ویدر کیسا ہوتا ہے
جی جی ہمیں زیادہ تر ہمیں ادھر گرمی اور نمی والا ہوتا ہے یہ سننے میں ہم بہت سنے ہیں سر نے ہمیں یہ بتایا
اچھا اور مانسون کے دوران وہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے نا
ہوں ہوں یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا مانسون کے دوران تو ادھر بہت بارش ہوتی ہے کبھی کبھی زیادہ بارش کی وجہ سے تو ادھر پانی ہی بھر جاتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے
ہ اور ممبئی کی اکناممی بھی بہت مضبوط ہے
ہاں یہ تو آپ نے خوب کہا اور بہت سی بڑی کمپنیز کے آفس بھی ممبئی میں ہی ہوتے ہیں
ہاں اور شاپنگ کے لیے بھی ممبئی بہت مشہور ہے ہم لوگ اکثر جایا کرتے ہیں وہاں
ہاں ہاں یہ تو آپ نے کہا ہے ممبئی میں بڑے بڑے مالس ہوتے ہیں وہاں بڑے مالس اور فیمس مارکیٹ بہت زیادہ ہے
ہاں اور اسٹریٹ فوڈ بھی بہت مشہور ہے وہاں کا
ہاں یہ تو ہم نے بھی سنا ہے وہاں کے اسٹریٹ فوڈ بہت مشہور ہوتے ہیں وڑا پاؤ پاؤ بھاجی اور بھیل پوری اور بھی بہت سی چیزیں لوگوں کو بہت پسند آتی ہے اور بہت خاص ہوتی ہے ادھر کی
ہاں مجھے تو نا وہاں کی پاؤ بھاجی بہت اچھی لگتی ہے
ہ اور مجھے تو وہاں کا وڑا پاؤ بہت پسند ہے ہم نے ایک بار کھایا تھا بہت اچھا تھا ممبئی میں ہر مذہب اور کلچر کے لوگ بھی مل جاتے ہیں
اچھا اس لیے ممبئی کو ڈائورسٹی کا شہر بھی کہا جاتا ہے نا
ہاں ہاں یہ تو آپ نے صحیح کہا ممبئی کو ڈائیورسٹی کا سر تو کہا ہی جاتا ہے ٹورزم کے لیے ممبئی بہت فیمس ہے اور ادھر بہت لوگ آتے ہیں ٹورنس کے لیے
ہاں ہر سال بہت سے ٹورسٹ ممبئی دیکھنے آتے ہیں وہاں پہ
جی یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا ٹورسٹ تو ادھر بہت آتے ہیں ہم نے بھی بہت سنا ہے سر نے ہمیں بتایا آپ کبھی ممبئی گئے ہو
نہیں لیکن وہاں ضرور جانا چاہتی ہوں
ہوں میں بھی ایک دن گیٹ وے آف انڈیا مرین ڈرائیو دیکھنا چاہوں گی گئی تو نہیں ہوں لیکن سر نے جس حساب سے بتایا کہ گیٹ وے آف انڈیا مرین ڈرائی سندر ہے تو ہمیں بھی جانے کا بڑا دل کرتا ہے
ہاں اور ممبئی کی لوکل ٹرین میں بھی سفر کرنا چاہتی ہوں
ہوں میرے خیال میں تو ممبئی محنت اور امید کا شہر ہے آپ کو کیا لگتا ہے
میں بھی اسی بات سے مب
ہ وہاں وہاں ہر دن نئے سپنے لے کر آتے ہے
ہاں اور محنت اور لگن سے اپنے سپنے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب
جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا آج ممبئی سٹی کے بارے میں بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے
مجھے بھی بہت اچھا لگا
ہاں ممبئی سٹی ہم بھی جانا پسند کریں گے
جی
آپ بھی جانا چاہو گے نا ممبئی سٹی مرین ٹریک دیکھنے
ہاں بالکل
ہاں ادھر تو بہت سندر سندر ہے پھر چرچ بھی ہے ممبئی کے اندر جو بہت سندر ہے
ہاں
بہت سارے ممبئی کے اندر بہت سارے اتہاس بھی ہے جو دفن ہے ادھر پھر ا ادھر کے میوزیم جو بہت سندر سندر ہے مب کہ ڈیزائن ڈیزائن اندر ہے
ہوں میں بھی وہاں جاؤں گی تو یہ سب دیکھوں گی
جی میں بھی دیکھنا چاہوں گی پسند کروں گی سب اور ادھر کے شام کے وقت جوہو بیچ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں آپ جانتے ہو جوہو بیچ
ہاں میں نے بہت سنا ہے
میں نے بھی ادھر کے بارے میں بہت سنا سر نے بتایا ہمیں کہ آپ کبھی جاؤ گے ممبئی تو جوہو بیچ ضرور جانا ادھر بہت سارے لوگ آتے تے ہیں بہت سارے لوگ کلیکٹ ہوتے ہیں الگ الگ شہروں سے لوگ آتے ہیں الگ الگ اسٹیٹ سے آتے ہیں پھر ادھر گھومتے ہیں اور جی ادھر بہت سارے اسٹریٹ فوڈس ملتے ہیں جو بہت اور ٹیسٹی ہوتے ہیں
اچھا آپ کے کالج میں بہت بتاتے ہیں ممبئی کے بارے میں
جی جی آج ہمارا کلاس اسی پہ تھا ہمارے سر نے پھر ممبئی سٹی کے بارے میں بتایا جیو گراف گرافی کے بارے میں
اچھا اچھا
جی انہیں ممبئی کے بارے میں بہت کچھ بتایا ادھر بہت سارے بزنس ہمارے سر نے ہمیں کہا کہ ممبئی میں بہت سارے بزنس مین بھی رہتے ہیں ادھر بہت سارے بزنس ہوتے ہیں
ہاں وہاں بہت فیمس لوگ بھی رہتے ہیں
ہاں جیسے کہ امبانی کا گھر بھی ادھر ہی اینٹی لیا فھر ادھر ریزرو بینک آف انڈیا بھی ادھر ہی ہے آر بی آئی بہت سارے بزنس ادھر بہت سارے بزنس ہوتے ہیں اڈانی کا گھر بھی ادھر ہی ہے
ہاں میں نے بھی بہت سنا ہے
ہوں آپ نے اور کیا کیا سنا ہے ممبئی کے بارے میں
میں نے سنا ہے کہ وہ بہت فیمس ہے اور وہاں رات کو ہی دن ہوتا ہے
ہاں ادھر لوگ سیف رہتے ہیں ادھر
ہاں اور گھومنے گھومنے کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہے شاپنگس کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہے وہ میرے فرینڈس اکثر جایا کرتے ہیں وہاں پہ
ہاں ادھر کے بڑے مالس ہوتے ہیں بڑے مالس میں سب کچھ ہو ہوتا ہے بہت بڑے بڑے مالس ہوتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے گروسری کا
اچھے ہوتے ہیں
جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا اور پھر ادھر پہ تو راستوں پر بھی کریئٹرس مل جاتے ہیں انفلوئنس
ہاں بالکل
ہاں ہم نے اپنے فون میں بھی بہت دیکھا ہے ممبئی کے بارے میں بہت سنا ہے بہت ساری سندر چیزیں ہمم
ہاں
ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
مجھے بھی چلیے بات میں بات کرتے ہیں
جی اللہ حافظ
اللہ حافظ